چلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی تھوڑا زور سے بات کر سکتے ہو بہت دیمہی آ رہی آواز
جی بھائی جان بھائی جان ٹھیک ہو
جی جی بھائی میں ٹھیک ہوں آب ٹھیک ہے
بس بڑھیا گھر میں سب ٹھیک ممی پاپا ٹھیک
جی جی الحمد للہ بھائی تھوڑا سا زور سے بات کر سکتی ہو
آواز نہیں آ رہی ہے کیا
آواز بہت دھیمی آ رہی ہے
اب آ رہی ہیں ٹھیک
جی جی آب آ رہی ہے تو بھائی کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہوں میں سوچا تھا آج ہم ورزش اور تندرستی کے بارے میں بات کرے ٹھیک رہے گا اچھا کیا آپ نے
تو ورزش جو ہے نا وہ صحت مند زندگی کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے تو ورزش نا وہ جسم تندرست اور طاقتور رہتا ہے تو کیا ہے کہ روزانہ ورزش سے دل اور پھیپھڑے جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں ورزش سے جو ہے جسم کی مدافعتی قوت جو ہے مضبوط ہوتی ہے جس کو ہم انگریزی میں امیونٹی کہتے ہیں تو وزن کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے ورزش سے جو ہے تھکان اور سستی جو ہے کم ہوتی ہے نا بھائی
بالکل صحیح کہا بھائی جان آج کتنی آج کتنی تیز رفتار دور میں ہر شخص اپنی تعلیم نوکری اور روزمرہ کی مصروفیات میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اپنی صحت پر توجہ دینا بھول گیا ہے حالانکہ صحت ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے اگر صحت اچھی اچھی ہو تو ہر کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن اگر صحت خراب ہو تو زندگی کی ہر خوشی ادھوری لگتی ہیں اس لیے ورزش اور تندرستی ہر عمر کے لیے ضروری ہیں
جی جی
چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر عمر کے لیے ورزش ضروری ہے لیکن آج کل کیا ہے کہ ہم خالی بیٹھے رہتے ہیں ورزش نہیں کرتے
جی جی صحیح فرما رہے آپ تو ورزش یہ کیا ہے کہ دماغ تازہ رہتا ہے اور توجہ جو ہے وہ بڑھتی ہے ورزش جو ہے وہ ذہنی دباؤ اور فکر ہو جو ہے وہ کم کرتی ہے اچھی نیند کے لیے بھی ورش فائدہ مند ہے صحت مند غذا اور ورزش دونوں ایک دوسرے کے لیے جو وہ بہت ضروری میرے حساب سے تو روزانہ جو ہے تھوڑی دیر چلنا بھی ایک بہترین ورزش ہے تو ہر عمر کے افراد کو جو ہے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے اور ورزش جو ہے نا بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ بچاؤ ممکن ہوتا ہے تو ورزش کو روزانہ کی عادت بنانا چاہیے ہے نا بھائی
جی بالکل صحیح کہا بھائی جان آپ نے آج کل لوگ گھنٹوں تک کرسیوں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں طلبا سکول اور کالج کے بعد موبائل فون اور کمپیوٹر پر وقت گزار ہیں اس کم حرکت والی زندگی کی وجہ سے موٹاپا موٹے لوگ موٹے ہوتے ہیں کمزوری یا بیماریاں دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں
جی جی صحیح فرما رہا تو صحت جو ہے نا صحت ہی اصلی دولت ہے تو صحت ایک بہت بڑی دولت ہے نعمت اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جو ہے صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تو ورزش اور صحت مند صحت مند خوشی اور کامیابی زندگی کی جو ہے وہ بنیاد ہے اور ہمیں جو ہے روزانہ کم از کم جو ہے تیس منٹ ورزش کے لیے جو وہ ہے نکالنی چاہیے اور صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش کر نی چاہیے تو ورد جو ہے جس میں چس پھرتی پیدا ہوتی ہے اگر میں آپ کو بتا دوں جب انسان ورزش کرتا وہ انسان جب وہ ج کو ہم بولے وہ چالاک سا ہوتا ہے وہ چست رہتا ہے اگر ورزش نہ کرے تو وہ انسان جو ہے وہ سست لگتا ہے دور سے تو مسلسل وال ج جو ہے ہڈیا اور ہڈیا اور جو باقی جسم اعزازاج وہ مضبوط خود و ورزش سے و نا دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے نا بھائی
بالکل صحیح کہہ بہ جان اگر ہم روزنا صرف چند منٹ ب و زش کرے تو ان میں سے بہت ایسی بیماریاں سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ضروری ہے کہ ایگزرسائز یا ورزش سے مراد کیا ہے ورزش ہر وہ جسمانی حرکت ہے جو ہمارے جسم کو مضبوط چست اور تندرست بنائیں اس میں چلنا دن سائیکلنگ کرنا ترقی یوگا یوگا کرنا فٹ بال یا کرکٹ آج کرکٹ تو کرکٹ سے ہمیں مزہ بھی ملتا ہے اور اسے ہمیں ورزش پیا بیڈمنٹن یا ہم آپ نے بولا میں ابھی جم سے پش اپس کریں گی اسٹرنگتھ اور ہلکی ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی ورزش شامل کریں ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جم ہی جائے گھر پر بھی کھلی ہوا میں بھی ورزش کر سکتا ہے
جی جی تو ت کہ بچوں اور جوانوں کے لیے جو ہے ورزش بہت ضروری ہے تو ورزش خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے خود اعتمادی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سل کانفیڈینس تو کھلی ہوا میں ب صحت کے م فائدہ م ہوتا ہے ورزش کے ساتھ صحت مند ذہ اور پوری نیند بھی ضروری ہے اگر ہم خالی ورزش کریں گے تو اس سے کیا کہ اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا اس کے لیے جو ورزش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحت مند غذا اور پوری نیند بھی بہت بہت زیادہ ضروری ہے ہو ہر روز جو ہے تھوڑی سی ورزش بالکل ورزش نہ تھوڑی تھوڑی سی ورزش جو ہے بالکل ورزش نہ کرنے سے جو ہے بہتر ہے اگر ہم تھوڑی سی کریں گے تو وہ بھی صحیح رہے گا ہمارے لیے اگر ہم
ہاں بھائی نہ کرنے سے بہتر کچھ کرنے
جی جی جی جی جی صحیح صحیح تو ورزش جو ہے نا صرف جس جسم ہی نہیں بلکہ دماغ کو بھی تندرست رکھتی ہے نا بھائی
بالکل با جان فٹنیس کا مطلب صرف پتلا یا مضبوط دکھنا نہیں ہوتا اصل فٹنس یہ ہے کہ انسان کا جسم اور ذہن دونوں صحت مند ہو اق فٹ شخص روزمرہ کا کے کام بنا تھکان کے کر سکتا ہے اس کا دل دماغ ہٹیا اور پیشے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں ورزش کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو مضبوط بناتی ہیں جب ہم دوڑتے ہیں یا تیز چلتے ہیں تو دل بہتر طریقے سے خون پمپ کرتا ہے اس سے خون کی ورزش بہتر ہوتی ہے اور دل کی کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ورزش پیشیاں مضبوط ہوتی ہیں ہڑیاں بھی طاقتور ہوتی ہیں بچوں اور جوانوں کے لیے ورزش ان کی نشو ما نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی ہیں جب کہ بزرگ کے لیے یہ ہڈیاں ہڈیوں کی کمزوری اور گرنے کا خطرہ کو کام کو کم کرتی ہیں
جی جی تو صحت مند جسم جی جو ہے تو صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی بنیاد ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے سستی چھوڑ کے جو ہے ورزش کو اپنا اور اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تو ورزش پر جو ہے خرچ کیا گیا وقت جو ہے کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ صحت کی صورت میں واپس ملتا ہے تو ورزہ سے کوود خون کی غ تجش بہتر رتی ہے اور روزانہ جو وردی سے کیا کہ دن بھر طاقت اور چست محسوس ہوتی ہے تو ورض جو ہے بری عادتوں سے دور رہنے میں مدد کرتی ہیں اور ہر شخص کو اپنی عمر میں اور عمر اور صحت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے کیونکہ اگر میں آپ کو بتا دوں ورزش کے لیے جو ہے نا مہنگی سہولت ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو پیدل چلنا اور دو دوڑنا بھی جو ہے بہترین ورزش ہے نا بھائی
بالکل صحیح کہ بجن ورزش موٹاپک ہو کم کرنے میں ہی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے آج کل فاسٹ فوڈ اور کم حرکت کی وجہ سے بہت سے لوگ موٹاپے کا شکار شکار ہیں ورزش سے جسم کی فضول چربی کم ہوتی ہیں اور وزن متوازہ رہتا ہے وزن بھی برابر بیلنس بھی رہتا ہے ورزش کا اثر صرف جسم پر نہیں بلکہ دماغ پر بھی ہوتا ہے جب ہم ورزش کرتے ہیں تو دماغ میں ایسی مادیں پیدا ہوتی ہیں جو خوشی اور سکون کا احساس دلاتی ہیں اس سے ذہنی دباؤ فکری اور اداسی میں کمی آتی ہے آدمی خود کو زیادہ پرجوش اور خوش محسوس کرتا ہے
جی جی صحیح فرما ہے تو ورزش سے جو ہے کیا کہ اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ ورزش جو ہے نا ہمیں صبر پابندی اور محنت کی عادت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور ورزش انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بناتی ہے تو
ہاں
تندرست انسان اپنی اپنے گھر معاشرے اور ملک کے لیے زیادہ مف
زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے
ہمیں ہر دن کچھ وقت اپنی صحت و ورزش کے لیے ضروری نکالنا چاہیے تو تندرستی ہے ہزار نمت اس لیے ورزش کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے نا بھسے ہی
بالکل صحیح کہا بھائی جانا اپ نے طلبا کے لیے بھی ورزش بہت مفید ہیں جو طلبا روزانہ ورزش کرتے ہیں ان کی توجہ بہتر ہوتی ہے ان کی یاداشت مضبوط ہوتی ہیں اور وہ امتحان کی تیاری زیادہ بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں ورزش سے ورزش سے نیند بھی اچھی آتی ہے آج کل بہت سے لوگ دیر تک موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور انہیں نیند نہیں آتی اگر روزانہ ہل کیی ورزش کی جائے تو جسم تھکان اور صحت مند طریقے سے محسوس کرتے ہیں اور گہری اور پرسک نیند آتی ہیں ورزی سے ایک اور اہم بات یہ ہے بھائی جان کہ ورزش انسان میں خود اعتماد خود اعتمادی پیدا کرتی ہے جب انسان خود کو صحت مند اور فٹ محسوس کرتا ہے تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے وہ ہر کام پرجوش طریقے سے کرتا ہے اور مشکل حالات سے بہتر مقابلہ کرتا ہے
جی جی صرف فرما رہے ہیں اب تو ورزش سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہنڈیاں جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہیں ہمارے یہیں جو ہے پھر بیماریوں کا جو خطرہ ہے وہ کم رہتا ہے
تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ آج کل اگر آپ نے دیکھا ہو کو چھوٹے چھوٹے
چھوٹیے
ہم کہہ سکتے ان کو بھی جو ہے ہڈیو کا مسئلہ ہوتا ہے بیماریاں ہوتی ہیں تو ورزش ہے کیا ہے کہ وہ ہھڈیا جو ہے ہمارا جسم جو مضبوط رہتا ہے اور ہم جو ہے بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ کم رہتا ہے نا بھائی
بالکل صحیح بھجں چلو بھائی جان آپ کے ساتھ بات کرنے میں اچھا لگا م
جی جی مجھے بھی آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا چلو بھائی اللہ حافظ
اللہ حافظ